ہیلو
ہاں ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے جی
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
اپنا بھی سب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس ٹہل رہے ہیں چھت پہ
اں گھوم رہی ہو موسم اچھا ہے کیا
ہاں ابھی موسم بہت اچھا ہے
او پانی ہو رہا ہے کیا تمہارے طرف بارش
نہیں بارش تو بھی نہیں ہو رہا ہے بس موسم بہت سہانا کیا ہوا ہے
او اچھا موسم بہت سہانا ہے بارش ورش ہو رہی ہے تمہاری نہیں میرے یہاں تو ابھی ہوا
بارش تو ہو رہی ہے ادھر
وہ اچھے ادھر ہوتی ہے میرے یہاں دو دن پہلے ہوئی پر ابھی اتنا اچھا موسم ہے پورا ہرا بھرا ہریالی ام خوبصورت نظارہ ہے
ہاں ادھر بھی بہت ادھر بھی بہت خوبصورت نظارہ
ہے نہیں
جگہ ہریالی چھایا ہوا ہے اسی لیے چھت پہ ہے نہیں تو گرمی کا بھی سم رہتا ہے تو چھت پہ رہتے ہیں
ہاں بات تو ہے ہی صحیح تب تو بڑا اچھا موسم ہے موسم اچھا رہتا ہے تو آدمیوں کو بڑی اچھا لگتا ہے گھومنے میں بھی چھت پہ ٹھیک ہے انجوائے کرو چھت پہ گھومو دیکھو ہم لوگ یہ یہاں تو بارش لگ رہا تھوڑی دیر میں ہوگی پورا اندھیرا موسم کیے ہوا ہے اب پورا ایک دم گھن گھور بادل ہے لیکن ابھی بارش شرو نہیں ہوئی ہے
ہاں ادھر بھی مطلب ہوا چل رہی ہے پورا
ہاں ہے نہیں اور بتاؤ اور کیا ہو رہا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے کیا تم کر رہی ہو آج کل ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں
موسم کا مزہ لیا جا رہا
ہاں نہیں موسم بہت اچھا ہی ہے اور بتاؤ سنےیں کہ تمہاری یہ آپی جو ہے ان کا نوکری لگ گیا جی
ہاں ان کا تو نوکری لگ گیا سرکاری نوکری لگ گیا ہے وہ ڈاکٹر تھی نا ڈاکٹر کی پڑھائی کر کے ان کا جاب لگ گیا ہاں اور ایک اور ہے نیی ان کی بہن
ہاں ہاں
ان کی بہن ایک اور ہے ان کا بھی لگ گیا ہے سرکاری جاب ٹیچر میں
اتا تو ماشا اللہ تم نے سب پ لو بہت اچھی ہے جی پڑھیے لکھے تمہیں کاندار میں لگ رہا لوگ پڑے پڑھے لکھے ہیں
ہاں سب پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے پھوپا جو ہے نا
ہاں ہاں
وہ بھی مطلب ہومیو پیتھی کے ڈاکٹر ہیں
ہاں تبھی نا تو انیں کی بیٹی لوگ کا جوب ہوا ہے
ہاں ان کی دونوں بیٹی کا مطلب جاب لگا ہے اور ان کے ایک بیٹا وہ ودیش میں رہتا وہ بھی بہت اونچے ہائی کوالیفائی ہیں
وہ مطلب بہت پڑھے لکھے ہوں گے ہاں مطلب اچھے اونچے اچھے عہدے پہ ہوں گے تو ان کو بھی اچھی ہی نوکری ہوگی ہے نا
ہاں ہاں بہت اچھے اونچے اس پہ ہیں ترقی پہ ہے بہت زیادہ ہیں ان لوگ
ہے نہیں چلو اچھی بات ہے اپنا لوگ ترقی پر آتا ہے تو بہت آدمی کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ہے کہ نہیں
ہاں ہاں ان کی ایک بیٹی کی سادی ہو گئی ہے
اچھا شادی بھی ہوگئی تمہاری ایک بہن
ہاں شادی ہو گئی ہے ایک اور کی ہوگی ابھی بعد میں ان کا بھی جاب لگ ہی گیا ہے لگنے ہی والا ہے جیسے
اچھا ہاں مطلب تیاری کرری ہوںگی ہے نا
ہاں ہاں وہ تیاری کر رہی ہے
او ہو ہو اچھا اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے تم
ہم لوگ کے خاندان میں سب بڑھے لکھے ہیں سب
ہاں بس سب پڑے لوگ ہیں ہاں اور تمہارے نانی بال میں تمہارے بھائی لوگ سب پڑھ لکھ لیے
ہاں سب پڑھ لکھ لیے سب کی سادی بھی ہو گئی
ا ہاں سنے تھے کہ ابھی تم نے کوئی مو میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی ہے نہیں گئی تھی تم
ہاں دو دو بھائی کی ہوئی تھی شادی ایک بار میں
او تب تو بڑی اچھی بات ہے تم گئی تھی وہ بھائی جو تھے تمرے ہم سنا تھا ایک بار کہ تمرے بھائی پولیس کی تیاری کر رہے
ہاں دو بھائی ہیں تو پولیس کا جو تیاری کر رہے ہیں ابھی تو ابھی مطلب نہیں ہوا ان کی نوکری نہیں لگی ہے
ہو اچھا الے
ابھی تیاری کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں اور ایک اور بھائی ہیں وہ ٹرک چلاتے ہیں
او ہو بہت دن سے بچارا تیاری کر رہا ہے تمہارا وہ بھائی تو ایک بار ہم ملے تھے ان سے کسی کی شادی میں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں بھی ہماری پولس ولیس کے نوکری کے سلسلے میں تیاری کر رہا ہے وہ تو ہم کو لگا ہو گئی ہوگی شاید اسکی نوکری بھی
نہیں ابھی نہیں ہوئی ہے ان شاء اللہ کوشش میں تو لگے اللہ کامیاب کریں گے
ہاں و بالکل صحیح اللہ ہی کامیاب کرتے ہیں تو تمہارے ننیھال میں بس وہی دو بھائی مطلب ایک بھائی زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا
ہاں ہاں میرے ننیھال میں سب سے زیادہ وہی پڑھے لکھے ہیں اس کے بعد سب ہیں ایک اور ہے ماموں پٹنہ میں رہتے ہیں ان کے بھی مطلب سب بال بچے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں سب بی اے بی ایڈ کیے ہوئے ہیں
ہاں تب تو اچھی بات ہے جیسے وہ بی اے بی ایڈ جو بھی کر رہا ہے بی ایڈ جو کر رہا ہے اس کا تو سمجھو کہ ٹیچر میں ہونا ہی ہونا ہے آج ہو کل ہو
ہاں ٹیچر میں ہونا تو ایک دم یہ ہے آرام سے ہو جائے گا
ہاں بی ایڈ اسی لیے تو لوگ کر رہا سب خاندان میں تمہارے سب پڑے لکھے اچھے لوگ ہیں ہیں نا
ہاں ہاں سب پڑھے لکھے ہیں
تو تمہارے جو بھائی لوگ کی شادی ہوئی اچھے خاندان کے لوگ میں ہوئی ہے یا ایسے ہی
نہیں بہت اچھے خاندان کے لوگ میں ہوا ہے
اچھا اچھی خاندان کے لوگ ب ہے نا اور سن رہے تھے کہ تمہاری ایک پھوپیری بہان کی شادی ہوئی ہے اس کی مطلب اس کا شادی ہو اچھے خاندان میں نہیں ہوا بہت اچھے لوگ نہیں ہیں اس کے
ہاں وہ تو اب صحیح سنی ہے مطلب ان کا جو دلہا ہے نے شوہر وہ بہت وہ بہت زیادہ خراب نیچر کے ہیں
ہاں وہ ہم سنے ہم کو سن کے بس بہت افسوس ہوا جی کیا ہی ایسے کرتا اس کے سسرال والے بھی ساس بھی سونے کی بہت بدماس ہے بہت اس کو پریشان کرتی ہے ہوں
سوہر دونوں بہت زیادہ بدماس ہیں بہت زیادہ مارتے ہیں
بتاؤ کت ہاں کتنے برے لوگ ہیں اچھا تو اللہ انصاف کرتا ہے ایسے لوگ کہاں ہے وہ تمہاری محنت وہیں سسرال میں ہی ہے یا
تی ہے ہسبینڈ کے ساتھ
تو اچھا ساتھ میں رہتے ہے وہ
ہاں ساتھ ہی میں رہتی ہیں
وہ تو پڑھائی وڑھائی چھوڑ ی
ہاں بی اے پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد شادی ہوگئی تو چھوڑ دی اب اتنا برا شوہر مل گیا تو ان کو پڑھنے دے گا
اچ صحیح بات ہے اسی لیے شادی کرو تو اچھے اچھے خاندان ہی بھائی اچھے خاندان دیکھ داکھ کے کرو کیا ہے کہ آج کل بہت لوگ بدماش نکل جاتا ہے تو بڑے دککت ہے کی نہیں
ہاں بہت زیادہ لیٹ ہی ہو دیر ہو لیکن درست ہو شادی ایک بار ہی کرنا چاہیے اچھے سے
صحیح بات ہے اور سنا کی تمہارے بھائی جن آئے ہوئے ہیں جی تمہارے بھائی جن باہر گئے تھے نا
ہاں میرے بھائی جان قطر گئے ہوئے تھے تو ان کی طبیعت تھوڑا خراب ہو گئی تھی وہاں نا تو اسی لیے آ گئے گھر پہ
او اچھا بچارے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تمہارے لیے کیا کیا لائیں
میرے بھائی جان
ہاں ہاں تم لوگ کے لیے کچھ لائیں وہاں سے
ہاں لائے ہم لوگ کے لیے یہ اسمارٹ واچ لائیں
واہ تم کے لیے بہن
پلیٹ لائیں نقاب لے کے آئے ہم لوگ کے لیے تینوں بہن کے لیے
اچھا تو بہت اچھی بات ہے تو
ہاں اور بھی سب ڈرائی فروٹ سب چیز لائیں ہیں
ہاں باہر سے تو لوگ یہی سب لاتے ہے کھجور چوکلیٹ ہو گیا چلو گھڑی وڑی بھی لائی کہاں ہے تمہارے بھائی ابھی تو کہے بھائی تو ابھی ہے کہاں تمہارے ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا تمہارے بھائی کی
ہاں ابھی تو ٹھیک ہے ان شاء اللہ اچھی رہے گی
ہاں اللہ کرے کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو یار بیماری سے ہر لوگ پریشان ہو جاتا ہے
ہاں یہیں سے تو آ گئے ہے تو آتے بھی نہیں ابھی
ہاں بات تو صحیح ہے پریشانی میں انسان گھر ہی آتا ہے تمہاری جو بات
ا لگ رہا ہے
او اچھا رشتہ لگ رہا ہے بڑھی والی کا
اب شادی ہوگی تب بھی جائیں گے شادی کر کے بھای جان دیکھ کے
ہاں بات صحیح ہے یار اب دیکھنا جہاں بھی لگے پہلے اچھے سے اتا پتا کرنا اچھے خاندان کے سمجھدار لوگ ہوں پڑھے لکھے ہو گھرانا کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہاں بہت ضروری ہے پڑھے لکھے لوگ کیوںکہ جاہل خاندان میں بیٹی جا کے بہت تکلیف اٹھاتی ہے لوگ پریشان ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ ساتھ گھر والا بھی پریشان ہوتا ہے
ہاں ہاں صحیح بات ہے اللہ سے دعا ہے کہ سب کو مطلب اچھا نصیب ہو
ہاں اللہ کرے سب کا نصیب اچھا ہو
ہاں وہی ایک ہم لوگ ہی خاندان میں بس ایک ہی تو بے چاری کا نصیب خراب ہو گیا
ہاں ہو ہوتا ہے جی کیا کرو گی قسمت تو انسان کے الگ الگ ہے ہاں اللہ سدھارنے والا بیشک اللہ ہے رحیم ہے کریم ہے اور بتاو اس کا دلہا کیا کرتا ہے ہاں کیا ہاں اس کو تمہاری بہن کا شوہر کیا کرتا ہے
میری بہن کا شوہر جو ہے مطلب یہ ایک آفس میں رہتے ہیں
وہ اچھا آفس میں پڑھا لکھا ہے جی کہ جاہل ہے
لکھ پڑھے لکھےہے اس کے بعد بھی جاہل والا کام کرتے ہیں
مطلب حرکت ان کا گواروں والا ہے
گوار والا اب دیکھیے ان کو مطلب ابھی یہ نہیں ہو رہا بال بچہ اس کے لیے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ بچہ دو تو وہ کہاں سے دے گی
ہاں ہاں بہت پاگل لوگ کا کیا کرو گی اچھا اور بتاؤ کہیں گوم ووم لی کھانا پینا کھا لی
ہاں کھانا پینا کھا لیے
اچھا کیا کھائی تم کھانا
آج تو کھانا ہم کھایں دال چاول اور یہ تھا آلو کا بھرتا
امم اچھا یہ سب ہاں سادہ سودہ ہاں ہم بھی یہی سب کھائے ہیں چاول دال بھجیا سلاد چٹنی یہی سب کھائے کیا روز روز انسان کیا سبزی بھی کھائے ایک ہی چیز کھا کھا کے بھی پریشان ہو جا رہے ہے روز تم روز تم چکن بھی نہیں کھا سکتی ہو بھی روز
صحیح میں روز تو چکن بھی نہیں کھا سکتے ہیں ابھی ہم لوگ جا کھجور کھا رہے ہیں کیا چیز
ہمم کہہ رہے آگے کیا تم پڑھائی کر رہی ہو کہ تم پڑھائی اپنی چھوڑ دی
نہیں ہم تو انٹر تک پڑھ کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ بی اے میں ایڈمیشن کروا لیں
سوچو نہیں تم کروا لو بی اے میں ایڈمیشن کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے اگر تم پڑھی لکھی رہو گی تو تم کو آگے زندگی میں بہت آسانیاں ہوں گی اور کم پڑھے لکھے تم انٹر کر کے تم کو کیا فائدہ ہے کچھ فائدہ نہیں ہے آج کل انٹر تو میٹ رک کے برابر ہو گیا تم بی اے کر لو اس کے بعد تمہارے لیے بہت سارے راستے ہیں تم کسی بھی فیلڈ میں جا کے کہ اپنا نوکری تلاش کر سکتی ہو اپنے لیے کچھ کما سکتی ہو
صحیح بات ہے بی اے کے بعد پھر بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ کر لو
ہاں تم بی ایڈ کرو یا بی ایڈ کرو یا ڈی ایل ایڈ ہی کر لو تم ایک سال والا دو سال کا جو کورس ہوتا ہے تو اس تم ٹیچر والے میں نوکری پا سکتے یا اور بھی لیکن آج کل آج کل تو ہر کسی میں بی اے کا منیمم وہ سوچتا ہے نا کہ بی اے تک تو لوگ پڑھا ہوا ہو شادی میں بھی ایسے بھی ہاں تو تم اپنا کروا لو ایڈمیشن تم بی اے میں سوچ کیوں رہی ہو کتنا دن سوچو گی
ہاں ان شاء اللہ کروا لیں گے سوچ رہے ہیں ان شاء اللہ تو کروا ہی لیں گے
ہاں ہاں کروا لو اور سب باقی گھر میں سب ٹھیک ٹھاک نا
ہاں اور سب ٹھیک ہیں
ہاں ٹھیک ہے تو ہاں سب ٹھیک ہے اللہ کے کرم سب
اور آپ کے ابو کی جو آنکھ بنی ہو ٹھیک ہے آنکھ
ہاں ہاں وہ سب ٹھیک ہے پھر تم سے بات کریں گے ابھی کچھ کام کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بات کریں گے فون اٹھانا ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ